اللام علیکم کیا حال ہے آپ ٹھیک ہیں
بس الحمد للہ آپ ٹھیک ہے آپ کے گھر میں سبھی ٹھیک
جی الحمد للہ آپ کے گھر میں سب ٹھیک
اوکے بائی وینس بھی ٹھیک ہے
ہ جی جی شکر اللہ کا
ہاں جی بتائیے بس میں بیٹھا ہی تھا تو دیکھ رہا ہوں کہ ایسی آج کل کافی زیادہ چیزیں کافی زیادہ مہنگی ہو چکی ہے دن بہ دن کافی اضافہ ہو رہا ہے جو مہنگی جو س چیزیں دن بہ دن جو کہ دس آج دس روپے میں تھی کل دس روپے میں آج بیس میں ہو گئی ہے کافی مہنگائی بڑھ چکی ہے
جی جی وہ مہنگائی تو بہت بڑھ گئی ہے دیکھا جائے تو ہم جو چیزیں پہلے تین سو ک لاتے تھے ج ساڑھے تین سو کے لاتے تھے وہ آج پانچ سو کی ہو گئی ہے خالی کی بات میں انڈے لینے گیا تھا تو دیکھا کہ انڈے ایک سو اسی روپئے میں پوری ٹرے آتی تھی تو کل بول رہے تھے وہ دو سو پچیس میں آ رہی ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ انڈے اتنے مہنگے ہو گئے
جی بالکل آپ کی بات صحیح ہے
اس سے اس سے دیکھا جائے تو زیادہ تر اثر تو امیروں پہ تو اس کا اثر پڑتا نہیں ہے کیونکہ ان کو اس چیز سے فرق پڑتی نہیں ہے لیکن جو غریب اور مدھیم طبقے کے لوگ ہوتے ہیں سب سے زیادہ متاثر مہنگائی سے وہی لوگ ہوتے ہیں
جی بالکل
جی بت بچہ آج کل سوچتا ہے انسان کہ اب میرا بچہ ہونے والا ہے اس اسکول کی فیس ہے وہ بھی مہنگی ہو گئی ہے کتابیں وردی لینا وہ بھی بہت مہنگی ہو گئی ہے تو انسان بچے کرنے سے پہلے بھی بہت سوچ رہا ہے اب
جی بالکل آپ کی بات صحیح ہے اگر ہم دیکھیں کہ مہنگائی جو ہیں کہ ہر گھر کا مسئلہ ہے چاہے وہ اب وہ غریب ہو یا امیر ہو لیکن ہر گھر کا مسئلہ ہے اب زیادہ سے زیادہ یہ مسئلہ ہے کہ جب چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو زیادہ جو ہے کہ عام آدمی کا ہی جو ہے کہ
مسئلہ ہو جاتا ہے اس کا جو اس نےن سوچا ہوتا ہے کہ میرا اگر مہینے کا خرچہ تین ہزار ہے اس نے اسی حساب سے جو ہے کہ آب اپنی کام کو آگے بڑھاتا ہے اسی چیزیں آگے چلتا ہے لیکن اس کا جو ہے کہ خراب ہو جاتا ہے اس کا خرچے جو ہیں زندگی کا زندگی مشکل میں آ جاتی ہے اس کی اگر ہم دیکھیں کہ دن بہ دن انڈے کی ہی بات نہیں کریں گے دن بد دن جو ہے کہ کافی زیادہ پیٹرول اگر ہم دیکھے دن ب دن کا ہر دن ہر چاہے وہ غریب ہے یا امیر ہے ہر کوئی استعمال کرتا ہے اس کا باہر جانے کے لئے ادھر ادھر جانے کے لئے ہر کام کے لئے بھی اگر ہم دیکھیں کہ جنریٹر وغیرہ ہیں ان میں بھی پٹرول ڈیزل کام آ جاتا ہے ان کا بھی جو جو ہے کہ ان کا دام جو ہے کافی زیادہ بڑھ چکا ہے بجلی کا ہی اگر ہم دیکھ کہ دن ب دن کتنی اگر ہم دیکھیں کہ زیادہ سے زیادہ بجلی خرچ ہوتی ہیں گھر میں چاہ اب وہ اس وجہ سے غریب جو ہے کافی زیادہ جو ہے مصیبت میں آ چکا ہے مشکل میں آ چکا ہے اس کو کو یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ میں کیا کروں کیسے میں میں گھر چلاؤں بجلی کا فیس بھروں بچوں کے پڑھائی کا فیس بھروں کتنا کچھ کروں گیس کی قیمتیں بھی اگر ہم دیکھیں وہ بھی بڑھ چکی ہیں
جی جی
مجھے لگتا ہے کہ جب یہ دام جو ہے چیزوں کا بڑھ جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے مارکیٹوں اور ہمارے جو بھی کامیں ہیں ان میں جو ہے کہ کام کم ہو جاتا ہے
جی جی جیسے دیکھا جائے تو چھوٹے چھوٹے جو کاروباری ہوتے ہیں ان پہ زیادہ اثرات پڑتے ت ان کا ان سے لوگ خریدنا بند کر دیتے ہیں بولتے ہیں ہمارے پہلے لوگ کچھ چیزیں ان سے لیتے تھے وہ بولتے ہیں کہ اب مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے میں یہ چیز لینے سے بہتر ہے کہ میں کوئی اور چیز لوں جو میرے کام آ جائے گی تو ان کا کاروبار بھی کم ہو رہا ہے تو گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ اگر مہنگائی بڑھ رہی ہے تو اس کا کیا ہی کیا توڑ وہ نکال سکیں جیسے کہ چاہیے ان کو کہ بے روزگار جو لوگ بیٹھے ہیں گھر پہ ان کے لیے روزگار روزا روزگار پیدا کرے
جی بالکل اگر ہم دیکھیں جی بالکل بتائیے
جی جی آپ بتائیے
بتائیے بتائیے
میں یہی کہہ رہا تھا کہ گورنمنٹ کو چاہیے روزگار پیدا کرے تااکہ اس سے جو بے روزگار گھر میں بیٹھے ہیں وہ کام کرنا شروع کرے اور مہنگائی جو ہے جو آج کے دور میں بڑھتی مہنگائی ہے اس کے اس سے وہ جوجھ سکے تاکہ وہ اپنے گھر کا جو سامان
جی بالکل آپ نے صحیح بات کیا اگر ہم دیکھیں کہ ا اگر کبھیج دن ب دن اگر ہم دیکھیں جو ہم کام کرنے کے لیے مزدور رہتے تھے گھر کے لیے ان کی بھی جو ریٹ ہے کافی زیادہ بڑھ چکی ہے وہ کل تک ایک دو سال پہلے اگر ہم بات کریں وہ پانچ سو لیتا تھا جو ہزار ل رہا ہے اور وہ بھی ایسے کام کرتے ہیں جیسے وہ
ہم پ ہی جو ہے کہ اس کو کو ہمیں ان اسی کو ہمیں ہاں احسان کر رہے ہیں اس کو لگتا ہے کہ اب میں آ گیا تو شاید پتاہ نہیں کیا ہو میں کیا نہیں ہوں لیکن ان کا بھی کیا ہے کہ یہی جو ہے ریٹ مہنگائی جو ہے کافی زیادہ بڑھ چکی ہیں اس مہنگائی کی وجہ سے مجھے لگتا ہے
کہ زیادہ زیادہ جو ہے کہ مارکیٹوں پہ اثر پڑ جاتا ہے جو انسان جو کماتا ہے سو روپئے کماتا ہے دو سو روپئے کماتا ہے اس کا وہ سارا جو پیسہ ہے کھانے پینے میں ہی چلا جاتا ہے وہ اس کا یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ مجھے کسی اور کے لئے بھی اب یہ استعمال کرنے اس کا جو ہے کہ آگے کے لیے اس کو کچھ نہیں بچ جاتا ہے گھر کا گھر کے لیے گھر کا جو بجٹ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے آمدنی کم آتی ہے سیونگ مشکل ہو جاتی ہے کرنی کیونکہ غریب اگر پانچ سو کماتا ہے اس میں اس کا سارا ہی خرچہ ہو جاتا ہیں تو اس کے لیے جو ہے کہ بچت کا مشکل ہو جاتا ہیں ہوتی نہیں ہے غریب پری طبقہ زیادہ سے زیادہ متاثر ہو جاتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے
کای زیادہ جو ہے کہ ان پہ پریشر آ جاتا ہے کہ میں کیسے اپنے بچوں پہ کیسے خرچے ان کے بھی خرچے کیسے پورے کروں یا کھانے پینے کی چیزیں جو لانی ہے ضروری اگر ہم دیکھیں اگر کچھ بھی نہ ہو چاہے وہ کماتا ہو یا نہ کماتا تو وہ کم کماتا ہو زیادہ کما ہو لیکن گھر کی کے کھانے پینے کی چیزیں اس کو لانی ہی لانی ہے چاہے وہ کمائے یا نہ کمائے
جی
اس پہ جو ہے کہ گھر کے جو کمانے والے ہوتے ہیں ان کی صحت پہ بھی اثر پڑتا ہے
جی صحیح
تعلیم کا بھی خرچہ جو ہے کہ برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے اگر ہم دیکھیں آج کل اسکول کی جو فیس ہے وہ بھی کافی زیادہ بڑھ چکی ہے وہ بھی کافی زیادہ ڈیمانڈیں بڑھاتے ہیں ٹرانسپورٹ کا خرچہ آنے جانے کا خرچہ وہ کافی زیادہ بڑھ چ بڑھاتی ہے دن بہدن سفر کرنا مہنگا ہو گیا ہے آج کل
جی تو میرے حساب سے گورنمنٹ کو کچھ چیزیں اس کے حساب سے کرنی چاہیے جس سے مہنگائی کم ہو جیسے کہ کسان جیسے کسان لوگ ہوتے ہیں وہ بیج وغیرہ خریدتے ہیں تو ان کو ایسی سہولیت فراہم کرنی چاہیے ان کو کہ جو وہ اپنے پیداوار بڑھا سکے ٹھیک ہے اور ٹیکس کا نظام اس طریقے کسے بنانا چاہیے کہ جو
ہوں
چھوٹے طبقے ہیں غریب طبقے ہیں غریب طبقوں کو راحت دے ہاں بازار میں جو ضروری چیزیں رہتی ہے ان کا ان کی مان لیجیے آپ کمی نہ پ محسوس ہونے دیں
جی بالکل مہنگائی عام آدمی کے لیے جو ہے کہ کافی زیادہ مشکل ہو چکی ہے اور اس اس ہر طبقے ہاں طبقہ اس میں متاثر ہو چکا ہے کیونکہ سرکار کو قیمتوں پر جو ہے کہ جو ریٹ ہے اس پہ کنٹرول لگانا چاہیے جو بھی لوکل پروڈکشن ہے آنے جانے کا مارکیٹ ہے جو سبزی آتا ہے کسان لاتا ہیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کو بھی آگے بھیجنی ہے ہاں اس کو بھی دیکھنا ہے کہ اس کو بھی آگے بیچنی چاہیے بیٹر مجھے لگتا ہے بہتر جو ہے طریقے سے وہ کرنا چاہیے جبک عوام کو جو ہے کہ زیادہ سے زیادہ مجھے لگتا ہے اس دور میں آگے کے لئے پیسے بچ پچانی چاہیے تاکہ وہ جو ہے کہ ہم اپنی نوجوانوں کے لیے اپنے گھر کے بچوں کے لیئے پیسے بچا کر رکھی کیونکہ آج کل حالت بہت زیادہ خراب ہے
خراب ہو چکی ہیں جی
جی بالکل مہنگائی کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے کیوں اس وجہ سے ہمارا جو ہے کہ پورا کپ پورا ماحول جو ہے متاثر ہو جاتا ہے اس وجہ سے
جی جی
جی
بالکل عوام کو بھی یہ چاہیے کہ وہ ایسی ضرورتی چیزوں پہ پیسے خرچ کرے جو صرف ضروری ہے نہ کہ فضول چیزوں پہ تو گورمنٹ کو چاہیے ایسے پروگرامس بنائیں جس سے کہ عوام کو پتہ چلے کہ ہمیں کون سی چیزیں ضروری ہیں کن چیزوں پہ ہمیں خرچ کرنا چاہیے اور کن پہ ہمیں نہیں خرچ کرنا چاہیے تو ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں
جی بالکل چلو اس بارے میں مجھے آپ کے ساتھ اچھا لگا اس بارے میں بات کر کے آپ بھی فضول خرچوں سے بچیں
جی جی بالکل بالکل
چلے آ اپنا خال
چلیے اپنا خد اللہ حافظ
اللہ حافظ